ہیلو السلام علیکم ہاں چھے سے آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے جی جو ٹھیک ہے گوڑی ماما ٹھیک ہے
وہ بھی تھیک
اور کیا کر رہی ہو
میں فان صاف کری تھی اس کو اتنا چڑ چڑھ گیا تھا
اچھا اچھا زین جانتی ہے کیا
ہاں وہ بھی ٹھیک
اور بتاؤ کیا بارش کیا تھی آ آج اللہ رحم کرے اور بارش کتنی خطرناک تھی
بچوں کو اور دو تین دن چھٹی ہو گئی
ہاں ہاں تین دن ہو گئے روبی ٹھیک ہے
روبی کتنی چالکھ ہے وہ الو بناتی ہے لوگوں کو وہ مجھے بھی بنا رہی ہے مجھے آ گئی وہ پیسے جو میں نے پہے کمائے تھے نا وہ مجھے تھے نا پروسیسنگ میں مجھے آگئے وہ اکاؤنٹ میں ایٹ ہنڈریڈ
آ گئے آپ نے کتنی کالز کی تھی اس میں
اس میں میں نے خالی لرگن کی اٹھائی تھی زیادہ تر
اچھا ٹھیک روبی بھی کر رہی تھی نا مجھے میسج بول رہی تھی اٹھاؤ اٹھاؤ میں نے بولا نہیں آپ دے دو نمبر میں بھی ایک دو کالس کروں گی مجھے ایسے ہی ہے بہت باقی کیا پکا ہے آج ہیلو
اچھا اچھا اچھا اچھا سیکنڈ ڈور کو اپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ہاں شکر اللہ کا سیلاب آنے کا خطرہ ہے ہاں ہاں فرق ہے
پہلے روگ جی بھاؤ کو آنا چاہیے
ہاں ہاں وہ کہاں رہتی ہے صرف بولتی ہیں مجھے یہ لے لو باہر باہر باہر بس اس کوئیت نا کام ہے میری بیٹی
کو ایک بار یہاں فون زون
بعد میں لاؤں گی
نہ نہ
میں تب فون کروں گی تھوڑا اس کا مائنڈ بھی ہو جائے گا ڈائیورٹ
وہاں پہ بہت سارے بچے آتے ہیں
اور کیا یہ بھی مت اب کہیں جاتے کہیں پہنے جاتی ہیں اس کا باپ جو ہے نا وہ بشیر احمد جیسا ہے برابر سیم ٹو سیم ہاں ہاں وہ بھی ہے نا بشیر احمد کے جیسا ہاں ہاں صحیح ہے وہ بھی بشیر احمد جیسا ورنہ میں نے سوچا تھا ہم جائیں گے کہیں پہ آپ کی فیملی میں بھی جاؤں گی دیدی کو بھی بولیں گے وہ بھی آئے گی عامر بھائی کے ساتھ وہ کہاں مانتے ہیں
یہ ایسے ہو
ہوں مجھے زیادہ عرفان کو خھبرے اب میں نے سوچا اب جاؤں گی عائشہ سوئے گی پھر جاؤ ہاں شکر وہ بھی بولے تھے میں بھی جاؤں گی
ہ
اور باقی ٹھیک ہے گڑی کیا کر رہی ہے
وہ گند وال رہی ہے
وال ری ہے رنڈا انڈا آپ نے کیا بولا اب اس کو میں روم میں جاؤں گی
ہاں ٹائم پاس کروں گی
ہاں اچھا کیا مکان کہاں پہنچا آپ کا
ہم نے ہم ابھی بوش تین دے رہے ہیں
اچھا اچھا چھت کو
ہاں اور پلستر کیا اندر سے ابھی اس کو بہت ٹائم لگے گا اب اس کو بہت ٹائم لگے ابھی دیوار نہیں ہے ابھی گیٹ نہیں ہے ابھی
اور کچن نہیں ہے ہاں صحیح میں ہے ہاں کتنے روم نکلے وہاں پہ
پتہ
کتنے روم نکلے
لابی نکلی ہے حمام نکلا ہے اور کھانے کی جگہ نکلی اور ایک کچن نکلا ہے بس اور اوپر حال کومن ہال
اچھا ٹھیک اچھا ہے آپ لوگ اتنے ہی ہو اب ڈاکٹر کے پاس گئے چیک اپ کے لیے
مجھے اتنی میں اسی ٹائم گئی تھی جب آپ آپ نے بولا مجھے کیوں نہیں لیا
پاگل تم کتنی پاگل ہو لا پرواہ مت بنو مر جاؤ گی
اوپر سے مجھے پلسنٹا بہت نیچے ہے
ہاں ہاں بہت بہت آپ نے بولا مجھے روبی بول رہی تھی مجھے بول مجھے مانج کھانے کا من ہے میں نے بولا کھاو
اس کو بولو مہراج دیدی کے پاس بیٹھو
ہاں وہ کتنی چالاک ہے وہ کتنی یہ ہے بہت زیادہ
او ٹی پی دے دو او ٹی پی دے دو میں نے بولا میں کون سا او ٹی پی دے دوں گی وہ میرے ہسبینڈ سیلس مین کا نمبر ہے میں نے بولا میں کیسے اس کا او ٹی پی دے دوں گی میں نے خالی اس پہ اس لیے چڑھایا میں نے سوچا اگر مجھے اس پہ کال بند ہو جائیں گی تب میں اس پہ اٹھاؤں گی ورنہ کام نہیں آئے گا وہ مجھے بولتی ہے وہ نمبر مجھے دے دو مجھے اس کا او ٹی پی دے دو میں نے بولا دماغ صحیح ہے میں کیسے دے سکتی ہوں اس کا او ٹی پی
وہ کچھ زیادہ ہی ہیں
ہاں
اور کہ لیکن دم ہے بہت زیادہ بارش سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا بہت زیادہ
سے زیادہ
امم اور سناؤ باقی ٹھیک کیا ہے باجی ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو آپ کو پتہ ہے ہم ایک دن گئے تھے نا وہاں پہ مہجور نگر میں تب وہاں روبی دیدی تھی آپ تھی میں تھی جب ہوا آ گئی آپ کو یاد آیا ہم کتنا ڈر گئے اس ٹائم میں روبی دیدی کو پرسوں وہ اسٹوری بول رہی تھی میں نے اس کو بولا کہ ہم کتنا اس ٹائم ڈر گئے جب ہوا آ گئی کیا تھے وہ دن بھی بچپن کے دن بہت مزہ آتا تھا ہمیں آپ کو یاد ہے جب ایک دن رمضان کے ٹائم ہم گئے تھے آپ اور میں کھجور لینے کے لیے پھر جب ہم پہنچے ابا کے دکان پہ تو زلزلہ آ گیا بہت یاد ہے آپ کو کیا دن بھی تھے وہ بچپن کے دن پھر ہم گھر آئے پھر ہم نے رویا پھر ہم نے پانچ پانچ روپئے میں لایا تھا کھجور دوسری دفعہ جب ہم روزے سے تھے تو آپ نے اور میں نے چوری چوری کھانا کھایا یاد ہے کھانا ہم نے کھایا پھر شام کو بولا گھر والوں کو ہم روز ایسے ہیں کیسے کیسے دن بھی تھے وہ مزہ آتا تھا بچپن میں ہمیں اور آپ کو یاد ہے جب آپ اسکول جاتے تھے پھر ہمیں وہاں سے چھٹی ملتی تھی پھر ہم کیا کرتے تھے راستے میں ہی آ کے ہم کام لکھتے تھے سڑک پہ جب سیٹرڈے ہوتی تھی آپ بولتے تھی چلو رکو دکان پر ادھر ہم یہ کریں گے کام ادھر ہی لکھیں گے ہوم ورک پھر کل چھٹی ہے ہماری پھر ہم سڑک پہ کام لکھتے تھے کیسے کیسے دن تھے ہمارے وہ مزہ آتا تھا وہ میم تھی پرنسپل میم تھی نازیہ میم تھی سر دار ایک سر وائس پرنسپل تھے مزہ آتا تھا ان دنوں ہمیں بہت زیادہ اب بڑے ہو گئے تو اور پتہ ہے اپ کو ایک دن ہم اسکول میں تھے جب اب اپ کے بھائی اور میرے بھائی کو مارا سار نے پھر ان کو پولیس کیس ہو گیا تھا ان کو کیوں مارا پھر جب ہم لوگوں نے بھی بولا ہم بھی اسکول نہیں جائیں گے ان کو مارا ہمیں بھی ماریے گے کیا کیسے کیسے دن تھے مزہ اتا تھا ان دنوں ہمیں اور پتہ ہے اپ کو ایو بول رہی تھی نا مجھے اپ عائشہ کو بھیجو میرے ہی اسکول میں ہاں بول رہی تھی میرے ہی اسکول میں بھیجو اپ عشہ کو ائی سمجھ مزہ اتا تھا ہمیں بہت مزہ اتا تھا اب کیا ہی کر سکتے ہے انسان یہاں سے گرمی اتنی ہے پوچھو مت دم ہے صبح اتنی بارش ہو کے بی کتنا دام ہے یہاں پہ میں ڈر گئی صبح جب بہت تھی نا بارش میں ڈر گئی میں نے سوچا کہیں سہلاب نہ ائے وہ بہت گندی بارش تھی اب کیا ہی کر سکتا ہے انسان ابھی گرمی ہے مگر ہاں اور کیا کھانے میں بھی ہم نے ابھی پکایا پیاز اور الو اپ لوگوں نے کیا پکایا ہے مزہ ا رہا تھا بچپن میں ہی جب ہم ٹفن میں لے کے جاتے تھے یہ ہم لیتے تھے نا ٹفن لنچ باکس میں زیادہ یہ الو ہی پسند تھے نا وہ یلو کولور کے الو ہمیں پھر لیتے تھے ہم وہی لنچ کے لیے مزہ اتا تھا اپ کی وہ فرینڈ تھی میری بھی فرینڈ تھی ہم پھر لنچ بریک میں ملتے تھے کبھی کبھار ہم میم کو جھوٹ بولتے تھے واش روم جائیں گے تو مل مل تھے ایک دوسرے کے ساتھ مزہ ہی اتا تھا ان دنوں کچھ مزہ بہت تھا اج کی لائف بیکار ہی ہے